ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
ہاں کیا ٹھیک ہو آپ آپ اچھے سے ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں اور بتاؤ کیا چل رہا ہے سب ٹھیک ہے
بس اچھے سے اور سب ٹھیک ہے
ہاں بس سب ٹھیک ہی ہے چل رہی ہے زندگی آپ سناؤ کیا کر رہے تھے ابھی آپ
میں کام کر رہی ہوں میتھمییٹکس کی
کیا اچھا کیا کام کر رہی تھی
میں کام لکھ رہی ہوں
کام لکھ رہی ہو آپ کو جو چھٹی ہوگی نا آج سے شاید سمر وقت
ایسے ہی مجھے کام پرسوں کا لکھنا تھا وہی لکھ رہی ہوں
اچھا پرسوں کا لکھنا تھا تو آپ ابھی مطلب فری ہی تھی تو اسی لیے آپ اپنے کام لکھنا شروع کیا
ہوں ہوں
اچھا ٹھیک تو مجھے آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مطلب آج آپ اسکول گئی تھی تو وہاں پر کیا ہوا
کچھ نہیں ایسے ہی گئے
کیا کچھ نہیں
اور بتائیں آپ سیونٹی ٹو مارکس آئے تھے میں
کیا بول رہے ہو
آپ کے سیونٹی ٹو ہی مارکس آئے تھے کہہ رہی تھی میں
میرے میرے تو فور سیونٹی فور سیونٹی ایٹ آئے تھے فور سیونٹی ٹو نہیں ہاں ہاں
ارے نہیں جی جی میں میں اسسمنٹس کی بات کر رہی ہوں
ایسسمینٹ
جی
ہاں سیونٹی ٹو آئے تھے میرے ہاں تو جی جی تو میرے تو ہاں تو مگر وہ میں ٹاپر تھا نا اپنی ٹینتھ کا اسمنٹ سے سیونٹی ٹو سے اوپر کسی کو نہیں آئے تھے آپ اگر دیکھو کہ وہاں نیچے اس پے میرا نام لکھا ہوگا ہاں
ہوں مجھسے وہی امید رہا
نہیں وہی امید ہے نا چلو سیونٹی ٹو بھی اچھا ہے اگر آپ کلاس میں آپ ٹاپ کر رہے ہو آپ کی فرسٹ پوزیشن آ رہی ہے کلاس میں کلاس میں اسکول میں تو وہ ہاںٹھیک ہے سیونٹیٹو بھی اچھا ففٹی بھی اچھا ہے پر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ہاں
امید رکھو کسی اور سے
اچھا ارے مجھے آپ سیدھے بتاؤ نا کہ ہوا کیا کتنے آپ کے مارکس آئے کیا ہوا وہ چیزیں بتاؤ آپ مجھے اچھا ہاں کتنے مارکس آئے آپ کے
نائنٹی ٹو
نائنٹی ٹو ماشاء اللہ تو اچھے مارکس شاید پچلے سال حتس کم نا کہ ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے کیا جب وہاں گئ تو ایسے بتا نا کہ وہاں ایسے ہوا ویسے ہوا تو یہی یہی چیزیں بتاؤ مجھے کیسے ہوا ہاں
کال کرنے کی آپ تو ہے آپ کو تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہے
ارے نہیں یہاں پر میں بیٹھا ہی ہوں ابھی تو بیٹھا ہی ہوں تو اسی لیے تو کال کر رہا ہوں آپ سے ایسے ہی تو مطلب آپ سے جو ہے وہ بات نہیں کرتا نا تو بیچ بیچ میں کوئی آ جاتا پوچنے تو اس کو بتا دیتا ہوں میں یہ ٹپی ڈھونڈ رہے تھے بھائی صاحب تو ان کو میں نے تو بتا دیجے کہ ٹوپی کہاں ملتا ہے جی جی ہاں ہاں تو وہی مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ کیا ہوا آپ بتے میرے وہ غلط گندا ہوا کچھ آج
کچھ نہیں اگر ہم کسی اگر ہم آواز بنیں گے کسی اور
ارے آپ مجھے اپنی بات کیجیے نا آپ ادھر ادھر بات نہ کیجیے تاکہ مہربانی کر کے آپ اپنی بات ے مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ کیا ہوا آج وہاں پر مجھے تاکہ میں پتا چلے کہ کیا ہوا ہاں ارے نہیں یہ یہ نہیں مجھے سننا تو ہے نا میں تو نہیں مانوں گا نا کیونکہ مجھے سننا ہے کہ کہ مطلب ہوا کیا آج ادھر تو کیونکہ کہ اس سے مجھے پتا چلے گا نا کہ مطلب کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو وہ چیز تو مجھے اس سے پتا چلیں گے نا ہاں نہیں جاننے کی تو مجھے ضرورت ہے میں تو اس معاملے سے ہ ہاں کیا بول رہے آپ ہاں اچھا ہلو ہلو کیا کیا بول رہے آپ
میں بول رہی ہوں آپ مطالعہ مت ہوئیے میں کیا کہ
نہیں وہ تو وہ تو نہیں ہوگا نا وہ تو وہ تو نہیں ہوگا ہاں ہاں وہ تو نہیں ہوگا ہ ہاں ہاں وہ تو بات تو نہیں یہ جو لکٹ لکٹ اکے یہ جو ساراریی بھتہ اصل چلان ونکیس لگو تہےہ اصل ہاں ہاں وہ بات وہ بات تو نہیں وہ بات تو ہے ہی
مگر آپ کو بھی آپ کو بھی مضمور باتیں نہیں کر آپ کو بھی علم ق درکار نہیں
فری خئی یہ گ ن ا ہت تو نمنمت گسو ن نہیں یہ کیین اک ہت نمنمت گس ا ہت نمنمت گس ن ک کہیین اس معاملس میں بولوں گا نہیں ن وعلیکم السلام اتھ ات لارس تیل ات لارییا تیل ات لارییا تیل یہ تلیو تیل تو تھوود اھ لاریو تیل ہاں بولو بولو بولو یہ کیا سٮنمت یہ اسسے ہے ہران پیس اس اور یہ کپر اس سنونمت سا کوکار ہاں بولو ن نہ یہ نہ چ سونمتا پانے کوت خبر کی گمت جی جی جی اد سم ما سے سٮنی غطی سہ چو تووہ پانانی اس چ ہر کان پیس چیک کرریت اور آتا س ا متمم س نہ چ ن سوال آان سوال ب دہ ت بدل مگر اگر اس نش آہ گومت تیل یہ چ ن یہ سود وسان ن نہ ن نہ ن س اس ہیکو ن نہ م میںشن تکز بچس ہر کتس مال وچان س ن یہ نہ ہی ن رپلیس گ یہ نہٮ ن بدل شکیا چ نس بلائ س ن سے ن ب وانا ب سنا ت کی کیا دلیل گ تم پ ک تیل ک کہات د ہماٹھیکٹھاکہ ہوا ناس ہ ن سے نا وونمنے میں کس چ نا یہ ہ ہاں ہاں آ ایسے ہی بات کرو میں ابھی آپ سے ایسے ہی بولتا ہوں رکو ایک ڈ انکل س کاربار رہ
کیا ہےو
ج
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی
آپ آھائی میں ت کر لی نہ لگ میں سوچ می بول اوری کسٹمر س ف ہاں کچھ پڑیا ٹھیک یہ یہ ب نقصان پ ب وچھ جو میں پانانی
اور
خدا سان اور ہ تو دکان ولانان ز پیس تر پیس وہ کیا اوتان ر میں چس م س ہ شیتس ف ف کش پنچہ روپی ہم س کر ب کر ٹھیک ہے بن ب یہ تو تس شیوان کرنا ہم اسگ تیلتا پہ
خلپ بھی و وست ہے
گ نقصان ب نقان س کسش تھو اا
جی
ن پ ہاں بت
جی لگتا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے مگر
بولنا ہوتا ہے نا ایسے مگر کرنا نہیں ہوتا ہے مجھے پت ہے ایسا ہوتا پھر بولنا نہیں ہوتا
ب چ ب جا ہو ہاں ہلو ہلو ہ ہلو جی جی ہاں بولیے کیا بول رہے تھے آپ ہ ہاں ہاں ہاں آ گیا اسی وقت جو ہے کسٹمر تو اسی وقت کیا ہی بول سکتے ہیں ا اس معاملے سے
آ آپ کیا آ دیاس کو کٹاا تو پتااپ
جی ہاں کیا بول رہے آپ
ہم نے اس کو پا پٹا واپس لیا
ارے نہیں کیوں پکڑتے یہ تو مطلب ہمارے پاس نہیں ہوا تھا نا یہ کٹا ہوا کم تو نہیں پکڑتے ایسے واپس ہمارے پاس جو بھی پیس ہوتے وہ جی وہ نکلے ان کو میں نے نایا دے دیا ہوں ہ ایسے تو نہیں پکڑ د نا ہم کاٹا والا واپس کیسے پکڑیں گے پتا نہیں ہاں ہاں منا کیسے دیتا اپ کیا بول رہے اس تو ہاں یہ تو یہ بات تو ہے ہی یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا جی جی ایسے تو نہیں ہوتا نا یہ ہ
اچھا ج
ہاں ایسے تو یہ چیزیں نہیں ہو تو ہوں ہوں ہاں ہاں وہ بات تو ہے ہی جی جی جی اچھا آباریہ صاحب ہوں اچھا کیا بول رہے ہیں اھب آپ اپنے ساتھ ہی کیا بول رہے تھے اب باتیں کر رہے تھے ہاں
ہاں کر
وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا ہوا آپ جو بول ہی نہیں رہے ہو کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ وہاں پر تو اس معاملے سے جو آپ نے مجھے بولا ہی نہیں کہ ہاں
کرنے کی آپمت کیجیے کیک ج بھی کچھ نہیں ہو رزرٹ ل اوبل
ہاں ہ ہاں
پھر ہم نے کچھ پیسے بھرے تو رزلٹ دے دیا جی جی یاپ کیا آواز نہیں آ رہی
ہاں اچھا نہیں آ رہی ہے پانچ ساری ہوں جی
جی جی
اسکول میں کیا کیا اسکول میں بولا اس کو مطلب یہ
کیا
مطلب اس نے بولا بابا کو پھر کیا ہوا تھا
ہاں جی جی وہ تو نہیں ملے مگر دوسرے چی لوگ ملے نا
ہوں چھی ہوں کوشش کرے یہ مطلب میم سے ملے وہ با ملاا میںم سے
جی جی
ہاں تو پھر اس نے میم نے کیا بولا ان کو
ہماری استاانی ہی جو ہے خود کرنا ہے
اچھا شکریہ
پھر ہوا ہ
کیا ن ب
مجھے مجھے یہ پڑے بعد میں بات کریں گے
ا سمجھا فف براب پنچا پنچا
او جی جی جی
ہاں ہوں اچھا ہات ر ہاں ہو گیا ہو گیا ہاں وہی میں کہ رہ تھاا پھر کیا بولا اس کو میم نے کیا بولا اس میں ادھر پھر
کچھ تو نہیں بی کچھ نہیں ویسے ب مگر پچ س تو ہے نا ویسے
بابا سے بات کی ان نے کہ ماما سے بات کی پھر ہاں دونوں سے بات کی
جی
کیا بول رہے ہو مطلب پھر وہو لیب والے جو ان جنر نے آپ کو مطلب گھر فون کیا تھا
نہیں انہوں نے نہیں وہ تو نہیں دکھے وہ تو نہیں دکھے
کیوں ہے وہ تو غلط بات ہوگئی وہ کیوں نہیں دکھے وہ تو مطلب اس معاملے سے ہم بول سکتے تھے نا کہ نہیں وہ تو ملنے ہاں کیا دکھے
ان سے خطنااک
کون تھے ان سے ایسے خطرناک کون تھے کہ ایسے جو ہوا تھا ہاں ٹھیک تو مطلب ایسا اچھا ارے ابھی تو ساڑھے پہنچی بچ گ نا ابھی ایک منٹ ہاں اب ایک منٹ خالی رکی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں
ا مجھے تو لیٹ ہو رہا ہے
ارے نہیں بھائی دس سیکنڈ دس بارہ پندرہ سیکنڈ آپ رک جائیے کوئی مسئلہ نہیں مجھے بتائیے کہ اس سے خطرناک کون ہے ج وہ آپ کو ملے وہاں پر
دوسری استانییا
ان کا نام کیا ہوں
جی میں
جی کیا ہے